السلام علیکم
وعلیکم السلام
کتنے بزی تھی آپ صبح سے ہی
بس ایسے ہی ہے بچہ چھوٹا ہے نا تو بس کافی زیادہ تنگ کرتے ہیں آج کل بچے نا ایک بچہ ہی مطلب بہت تنگ کرتے ہیں
اچھا ھا یہ تو ہے ک
مارا نا
کتنے مہینے کا ہو رہا ہے
یہ سال کا ہے ہمارا بچہ
اچھا تو پاؤں چلتا ہے یا نہیں چلتا ابھی
پاؤں چلتا ہے پاؤں چلنے لگ گیا ہے جب سے ہی ہے سے ہونے لگ گیا ہے کبھی ادھر بالکل سارے رسوئی کے برتن پھیلانے رسوئی کے پاس ہمیں پکڑ کے ہمارا پلو سے پکڑ کے خڑے ھے رہیں گے ہمیں کھینچتے رہیں گے روٹی روٹی سبزی بھی نہیں بنا پاتی
ہاں جب تک بچہ بیٹھا رہتا ہے تو اچھی بات اچھی بات ہے ورن جب پاؤں ہو جاتے ہیں نا بچوں کے
بالکل وہ نہیں رکتے ہی ہے وہ نہیں بالکل رکتے نہیں ہے وہ کہیں پھر پورا ہمارا ایسے بھاگ دوڑ سا رہتا ہے ہماری ٹانگیں بھی وغیرہ بھی کافی درد سی ہونے لگے ہیں
ہاں وہ بھی
وہی ہے کھانا وانا بنا کے چکے تھے پکا رہے تھے تو دیکھا تو کھانا وغیرہ کی بچت تو ہمیں دیکھو کرنی ہی چاہیے لوگ لوگ یہی کرتے ہیں
کھیت نہ بہت زیادہ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ ویسٹ ہوتا ہے اور اب تو بقرعید کا اتنا وہ ہے کہ ایک کھانا تم نہیں ہو جو دوسرا ہے ضائع بہت ضائع ہوتا ہے کہ اس میں اتنے مسالے تیل ڈالو پھر وہ بےیکار گیا ضائع ہوگیا اس سے تو بہتر ہے کہ کسی غریب کے منہ پڑ جائے
وہ تو ہے ہی ہم بھی مطلب تھوڑا ہی بنا کے نا تھوڑا ہی کھاتے ہیں ہم مطلب ایسے وہی ہے نا کہ لوگ بت خوب سارا بنا لیں گے پھر اس کو پھینکیں گے پھر دوسرا اور بنائیں گے پھر کریں گے ہم یہی رہتا ہے کہ مطلب برکت بھی کرنی پڑتی ہے اور کافی لوگ جو ہے نا ختم مطلب ویسٹ بھی کرتے تے ہیں بہت لوگ
کرتے ہیں پتا جب میری شادی نئی نہیںئی تھی نا میں تو میے سسرال میں جیسے کھانا بچ جاتا تو نہیں کہ کسی غریب کو دے دے پھینک
پھینک دیں گے ہاں ہم یہ تو کہتے ہیں تم پھییکو مت کسی کے غریب کے منہ میں جائے گا کم سے دعاں تو دے گا ہمیں
جی مجھے یہ لگتا تھا میں حیران ہو جاتی تھی کہ فیک ت کیوں ہے
ہوں وہ تو ہے ہماری امی اا یہی بولتے ہیں کہ یہی سکھاتے ہیں کہ کھانے کو ککومت تم کسی کے کسی کو بھی غریب کو کھلاؤ کو یہ کھانا بچاا لیکن وہی ہے ہمارے پاس سمے نہیں ہے جانے کا سم تو ہی نہیں ہے تو ہم پھینک دیتے ہیں بس آنا سوتا ہے ہمارے وہیں نہ کرنا نہیں چاہیے کئی لوگ باگ ایسے کرتے ہیں
کتنا گنا کتنا گنااہ ہے اور یہ اللہ نے یہ تھوڑی بتایا کہ تم س نعامت
بالکل کیسے کیسے ہم لوگ کما کے کتنی مشکل سے ہمارا مطلب لوگ بت کیسے مشکل سے آج کل اپنا جیون چلا رہے ہیں ہم کیونکہ مہنگائی دیکھو چاروں طرف کتنا وہ رکھا ہے
مہنگائی تو اتنی بڑھ رہی ہے بہت ہی زیادہ
وہی تو کوئی سبزی ا لینے جاؤ تو دیکھو مہنگے مہنگی تو سبزیاں مل رہی ہیں اس حساب سے پھر ہمیں تو یہی سوچنا چاہیے نا کہ ہم تھوڑی سبزی لا کے اپنا تھوڑا ہی بنایا تو
سبزی بھی اتنی لانی چاہیے جو یوز آ جائےیں بہت سو کی تو سبزی بھی سڑ جاتی ہے نگر لو یہ پکی ہے نہیں ہے یہ خراب ہو گیا ابھیے پھینک د
وہی تو بڑے بڑے سبزیاں بھی گل جاتی ہیں تو یہی بولتے ہیں پ کو پ وہ کہتے نہیں پھیسنی پڑتی ہے
ہاں وہ تو چلو سبزی تو پھینکنی پڑتی ہے جو کچی خراب ہو جاتی ہے مگر اتنی لاؤ نا جتنی اتنی یوز میں آ جائے تھوڑی تھوڑی لے آؤ
وہی تو لیکن وہی نا سمجھ نہیں ہے ہمارے امی خود سے لے آتے ہیں نا ان کو عادت ہے بھر بھر کے نہیں
ہ نہیں گھر میں رکھو گے فریج میں تو وہ تو خراب ہو ہی ہوئے گی اب تو میں نے ایک پکا ملو اگلے دن دوسر تیسرے دن تازی لو
وہی تو وہ وہ تو ہم کہتے ہیں کہ کھٹی مت ل اگر وہ تھوڑی لے آ وہ لیکن وہ یہ نا اپنی چلتی نہیں ہے بڑ آگے بس ان کی بات ماننی پڑتی چیز کہ اپنی ہی نہیں چلتی
نہیں چل اپنا نہیں اپنا گھر ہو تو چلا بھی لو سسرال م
نہ سسرال میں تو یہی ہو سکتا ہے بالکل چو کر کے رہنا
ہ یہ ہو جاتا ہے پت نہیں یہ اتنی ن خراب کیوں ہے یہ ایسے کیوں بول رہے مگر یہ نہیں دکھتا کہ یہ کھانا جو ویسٹ کرتے ہو تم اتنا گن کماتے ہو اللہ کی طرف سے
کی کمی نہ پڑ جائے بس گھر میں سب کا پیٹ بھر ج ج وہ امی جان ہماری یہی سوچتی ہے کہ ہم لے کے جائیں گھر تو پھر سب کھائے بھر کے لیکن وہ یہ آج کل دیکھو ہری سب جی ابھی نا بچے منہ میں نہیں ڈالتے
نہیں ڈالتے
کو ہوتا ہے کہ آ ہمیں ایسا کچھ دو مانس وغیرہ تو ہم یہ کھائیں
ہاں
سبزیوں تو دیکھو وہی ہے نا منہ میں
اور کتنے ہی فائدے ہیں کتنے نیو ہیں غذائے ہری سبزی ج میں اللہ نے کتنے اتارے ہیں کہ یہ کھا کے یہ ہوگا یہ کھانے چاہیے ہوئے گا
ھائیں گے تو دیکھو ہمارے پالک کانے سے کتنا اچھا اچھا رہتا ہے ہمارے یہ آئرن ملتا ہے ہمارے شریر کو ہمارے اندر جو خون کی کمی ہوتی ہے وہ پورا کرتا ہے پالک اب ہم گاجر کھائیں گے گاجر مری آنکھیں صحیح کرتی ہیں بالکل بالکل اگر ہم یہ کیا کہتے ہیں مٹر وغیرہ کھائیں گھیا کھائیں ہمارے دل کے لیے اچھا اچھا ہے گی ہ لیکن بالکل یہ سمجھتے نہیں ہیں
کھیرا کھاؤ کھیرے میں پانی کی کمی کو کم کرتا ہے
اب ان کو چاہیے مطلب پیسا کھانا اوپر کا کھانا چاہیے بچوں کو جیسی عادت ڈالو پھر بچہ وہی مان کے جا کے ہےا
ہاں یہ حقیقت ہے جیسے آپ دوؤ گے ایسے ہی بچہ مانگے گا آگے
اب دیکھو نا شادی بیاہ میں جاتا ہیں کیسا کیسا ہوتا ہے حال وہاں
اللہ بھی تو وہ بہت ہی زیادہ ویسٹ کرتے ہیں ایسے سمجھتے ہو پت نہیں حد ہے اتنا سا یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے یہ ٹھنڈا ہو گیا چل دوسرا لیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ انسان نے کیسے کیسے کر کے کہ اپنا وہ شادی میں وہ کرا ہے
وہی تو وہ کیسے کیسے تو پیسہ لگا کے جوڑ کے بچوں کا شادی کرتے ہیں یہ لوگ ایک پلیٹ میں نا ایک ہی چیز لیں گے ہ نہیںیک ایک پلیٹ میں ایک چیز ہوگی وہی پھیکی ہوگی تھوڑی کا پ چک کے پھینک دیتے ہیں تھوڑا سا کھایا منہ لگایا ہاتھ مارے اور پھینک دیے جی یہ حال مطلب بہت ہوتا ہے آج بھی ہوتا ہے پہل بھی ہوتا
ہمارے ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے شادیوں میں تو وہ بیٹر ایسے اٹھاتے ہیں بیچارے
وہی پلیٹا ہمیں بہت وہی تو بہت دکھ سا ہوتا ہے دیکھ کے کیسے وسٹیج سا ہو رہا ہے کھانا پ نا وہی نا آج کے ٹائم پہ ان لوگوں کو دیکھو جن کو کھانے کو نہیں ہے ایک طرف اگر ان کی طرف بھی دیکھا جائے تو ان کے پاس بھی دیکھو کھانے کے لیے نہیں ہے
اگر تم وہی کھانا بھی آ شادی کا اتنا دیکھ کے اب تو ویسے بھی چل رہا ہے یہ ماحول کہ یہ لگا دیتے ہیں اسٹالس ہے کہ یہ پلیٹ کی یہاں ڈال دو ڈبوں میں ٹپے لگا دیتے ہیں یہ مدرسوں میں چلا جائے گا
ہوں لیکن کوئی ہے نا ہوں اور آپ لوگوں گھر میں ہوتا ہے ایسے ویسٹیج کھانے کا
بہت ہوتا ہے ویسے میں اب جب میری سس تھی تب تو بہت ہو گ ت ت اب میں اکیلی ہوں کیونکہ ہم الگ ہو گئے سپریٹ ہو گئے تو اب میں اتنا بناتی ہوں جتنے یوز میں آئے
بس ایسے ہی ہونا اہ نا ہم بھی مطلب وہی ہے نا اپنے بالکل بالکل ہے جی ہم بھی مطلب سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے وہی نا اگر ہم سوچ سمجھ کے نہیں چلیں گے تو پھر آگے کا یہی رہے گا کہ پیسہ تو دیکھو سبزیوں میں اتنا ہی لگ رہا ہے اور حسب سےف کر ہو تو ایسے پیسوں کی بھی بربادی لگ
پ سب سے زیادہ پیسے کی تو بربادی ہے کھانے کی تو تو ہے ہی پیسے کی بھی بربادی
ہے
اسی کا اسی پیسے سےب تم تین دن بد تک بنا سکتے ہو اور اسی پیسے سے تم ہے نا ایک دن تک کھا سکتے ہو
وہی تو یہ یہ ہماری نہا سوچ ہماری سوچ پہ بھی نربھر کر ہے بات لن ہماری سوچ کیا کہتی
سوچ کے کہتی ہیں
تو ہم ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا لمٹ سے تھوڑا سا ہی بنائیں تو سب کا اسی میں پیٹ بھر جائے یہ نہیں کہ بھر بھر کے بنا رہے ہیں تو پھیک رہے ہیں اور بچوں کو بھی دیکھو یہی س شکشا دینی چاہیے کہ جتنا کھاؤ اتنا ہی لو بچے بھی بڑا چھوڑتے ہیں گھر میں
ہاں نہیں جیسے ہم سب ہیں بچے فیملی ہم سب ساتھ نہ کھاتے
ہاں وہ بچہ تو وہی ہے ہی بچہ دیکھے گا ہی وہی جو سب بڑوں کو دیکھ کے کھانا کائے گا وہی چیز سیکھے گا ہم بھی سکھاتے ہیں کہ ایسے تھوڑا سا لیا کرو آپ ہم سے زیادہ نہ مانگا کرو وہ کہتے ہیں وہ ڈالو وہ ڈالو می
میں ہونا چاہیے کہ اتنا کرنا چاہیے کہ کہ ہم اتنا ہی لیں
ہ وہ خالا ہے نا ہماری خالہ وہ کالا اور اس میں بڑا زیاد پیار ہے محبت ہے دونوں میں تو وہ اس کو کہتی نہیں نہیں کم نہیں ڈالو اس کو یہ کھائے گا اپنے یہاں جیسے بھی کھائے اس کو ڈال دو ہ نا
نہیں نہیں وہ تو پھر خراب ہو جائے گا بیکار ہے پھر تو
وہی تو بس وہی ہے کہ ہمیں ایک ایک جٹ ہو کر ان سب چیزوں کو نا ختم کرنا چاہیے کھانے کی بربادی ہونی نہیں چاہیے کہیں بول
بات کرنا آپ میں بھی بات کروں گی سب سے بات کرنا ہے اچھا جی اللہ
خدا حاظ